ہیلو وعلیکم السلام
اور خیریت سے
الحمد للہ آپ سنائیں آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
ہم بھی الحمد للہ سب اچھے ہے
اچھا کیا کر رہی تھی اپ
بس کچھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے
اچھا اچھا
تو میں بولی لاؤ اپ کی خیر خیریت لے لے
بہت سہی کیا مجھے بھی تمہاری یاد ارہی تھی میں نے کہا تمہیں بارش کے موسم میں ہمارے ہاتھ اچھا لگتا ہے نا بارش ہو رہی ہے
لا اب ا رہی ہے اج یہ کل سے ا رہی ہے بارش بھی نہیں تو پانی ا ہی نہیں رہا تھا
نہیں نہیں اللہ نے بڑی رات دیا پانی کے لیے
ہاں نہیں تو اج ابھی کا تو ایسا موسم تھا بالکل گرم
ہاں ہاں
بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی ایسی امس پڑ رہی تھی
ہاں لیک گرمی بھی ہو رہی تھی اور پھر مچھر بھی اتنے ابل گئے تھے بہت کاٹے
مچھر ہو رہے ہے مکھیاں ہو رہی ہیں اس موسم میں مکھ کھیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بیماریاں بھی کھڑی ہوتی ہے وہ مکھیوں کی وجہ سے بچے بیمار پڑتے ہیں بڑے بیمار پڑ جاتے ہیں الٹی دست لگ جاتے ہیں
بہت بہت بہت یہی تو مسئلے ہے یا کیا کر سک تے گرمی بڑ رہی ہے تو بیماریاں بارش میں
ہاں جی جی جی
ہم بارش کے موسم میں بھی لیکن احتیاط رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا
ہاں سب چیزیں ڈھانک کے رکھو کوئی چیز کھلی مت رکھو تازہ بناؤ تازہ کھاؤ کھانا بھی
صحیح ہے یہ مطلب ڈائجیشن سے لے جو ڈائجیس سے لے کر لٹ ٹیڈ بھی دیکھا جائے تو بارش کا بہت اثر پڑتا ہے
اور اس موسم میں ڈائجیشن بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے
ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے
جی
ہم جی اور فرمائیے کیا کر رہی تھی آپ
بس آپ کی یاد ائے تو میں بولی آپ کو کال نہ کر لیا جائے
جی بہت بہترین آپ نے سوچا کہ مجھ سے کال کریں کیونکہ مجھے بھی تھوڑی وقت پہلے آپ کی یاد ا گئی تھی کہ میں نے کہ چلی ان کل خیریت پوچھ نہ حال چال پوچھ نہ
جی آپ کو میری یاد اتی ہے شکریہ
جی نہیں آپ نے بھی مجھے عی سے بہت شکریہ اور آپ کی والدہ وغیرہ کیسی ہیں
الحمد للہ ٹھیک ہے لیکن ان کی طبیعت خراب ہی رہتی ہے زیادہ تر
جی کیا ہو گیا انہیں
انہیں شوگر ہے نا شوگر ہے بی پی ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار رہتے ہیں
ہاں بے شک بے شک یہئی کریں گے وہ
جی تو یہ جو بیماری ہے نا اسے اندر باڈی کو پورا کھوکھلا کر دیتی ہے اس سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہے
ہاں ہاں مجھے یاد آیا آپ کو بھی فکر ہے نا
جی جی مجھے بھی ہے لیکن جیسے میری ابھی دو سال ہوئے ہیں مجھے شوگر ہونے کو امی کی کافی پرانی ہے اور پھر امی کی عمر بھی ہے تو اس کی وجہ سے امی کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے
ہوں ہوں ہ
امی چلتی بھی نہیں ہے میں بولتی ہوں ان کو اچھ واک کرا کرو واک کرنے زیادہ بینفٹ رہے گا لیکن امی چلتے تے ہی نہیں ہے ہمارے سنتے ہی نہیں ہیں ہماری باتوں کو
ہاں صحیح بولے آپ
ہاں امی لوگوں کو سنتی نہیں ہے نا وہ اپنے کو سناتی ہیں بس
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے اب کیا کر سکتے یہ جھیلنا پڑتا ہے ہے کہ
جی اور آپ کی طبیعت کیسی ہے میں نے سنا آپ کی پیر میں فریکچر ہو گیا ہے
ہاں ہاں صحیح سنا آپ نے میرا بھی پیر فریکچر ہو کے تو ہے کافی زیادہ اس میں تکلیف ہے
اچھا اچھا
ہوں پریشان حال ہوں میں
تو پھر آپ کہاں جا رہے ہو پھر آپ ڈاکٹر کو دکھا رہے ہو کیا بینڈیج وغیرہ کروائے
نہیں میں سوچ حکیم کے پاس جاؤ تاکہ میری پیر کی ہاں وہ پلاسٹک
اس میں بھی جانے کا ایک اس سے فائدہ ہو جائے گا کہ جیسے پلستر نہیں کریں گے وہ وہ لیپ کر دیں گے تو لیب کا یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو کہ آپ کو ایک دم پیر سیدھا کر کے بیٹھ نہیں پڑے گا آپ پھر اس میں ہلڈل بھی نہیں سکتے کے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے نا پلستر
ہاں بہت وزن بڑھ جاتا ہے اس میں میرا میرا پہلے بھی ہو چکا ہے تو اس کا مجھے ایسا ہے کہ نالج ہے کتنےدنوں کے لئے پیر پیک کر دیا جاتا ہے تو کیا ہے پھر ہلنا ڈلنا نہیں ہوتا ہے کام نہیں ہوتا ہے بہت
ہاں بس اسی کی وجہ سے تو یہ اچھا آپ نے سوچا کہ وہ کروا لیتے آپ حکیم کو دکھا دیتے ہو تو وہ کیسے کے علاج کرتے ہیں تو
وہ کہتے ہیں کوئی جڑی بوٹیوں کا لیپ بناتے ہیں گرم گرم پیر پے لگاتے ہیں پھر وہ کسی چیز سے کور کرتے ہیں اور پھر اس پٹا لپیٹا جاتا ہے تو پھر ایک ہفتے کے لیے دوائی گولی تیل وغیرہ دیتے ہیں اس کے بعد میں آرام لگتا ہے بولتے اب دیکھیں ہلک ہاتھ میں شفا دینے کے لیے
لیکن میں نے سنی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ پرہیز کرنا پڑتا ہے اس کی دوائی کھانے میں
ہاں ان میں کھٹا وغیرہ اور بی گن اور ساری دالیں بند رہتی ہے
ہاں جسے جس سے زیادہ آئرن والی چیزیں بند ہوتی ہے شاید اس میں
ہاں ہاں ہاں
جیسے مسور کی دال ہوگی بیگن ہے یہ ایسی چیزیں بند رہتی ہے اس میں اب پتہ نہیں آپ دیکھ و وہ کیا بولتا ہے آپ کو تو پھر آپ نے بتا نا مجھے
ہاں ہاں ضرور بتاؤں گی میں آپ کو
کیوںکہ ہمارے یہاں تھے دوسرے ڈاکٹر صاحب تو ان کے وہاں گئے تھے ایک بار تو اس سے پتا چلا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پرہز کرواتے ہیں
ہاں نہیں وہ تو پتا ہے کے آیورویدک چیزوں سے اگر ہم علاج کرتے ہیں تو ان میں سٹریس بہت رہتا ہے کھٹا پن ہے یہ چیز مت کھائیے دہی وغیرہ بند رہتا ہے آم آم کی املی میرے خیال سے کھا سکتے ہیں ا لیکن پھر بھی اس میں بھی منع ہی رہتا ہے ایک ایک دوائیوں میں
ہاں ہاں منع رہتا ہے نا کھانے میں آیورویدک میں بہت زیادہ پرہز ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے
ہاں
الاپھیتک میں کوئی دوائی نہیں رہتے وہ اس میں پرہیز تو نہیں رہتا لیکن تھوڑے پل کے لیے جب تک دوائیں کھا رہی ہو آپ آپ کو فائدہ لگے گا اور آپ نے گولی کھانا بند کریں آپ کی پربلم جیوں کی تیوں رہے گئی
ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے
کیونکہ ایک بار میرا بھی ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا نا تو مجھے معلوم ہے یہ سب چیزیں
کیسے میں فریکچر ہو گیا تھا
ہم گھر میں سلپ ہو گئی تھی میں
اچھا بتایا نہیں تم نے مجھے
ہ اپنی اصل میں کہ بات بہت ٹائم بعد ہو رہی ہے نا اس لیے میری اور آپ کی بات نہیں ہو پائی تھی
اچا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے
جی جی اب پھر اچھا نہیں لگ تا نا ہر پربلم شیئر کرو ہر پربلم شیئر کرو
ہاں بات تو صحیح ہے
جی بس اسی وجہ سے میں زیادہ شیئرنگ نہیں کرتی
ہاں ہوتا ہے میرا بھی دل نہیں کرتا زیادہ تر پریشانی بات کرنے کے لیے فون کرے اور انہیں پریشانی بتاۓ
ہاں نا ہاں
جی ہماری جو ساس ہے ان کا بھی پیر ٹوٹ گیا تو ان کا تو بالکل بچارے شادی میں گئے ہوئے تھے اور ایک دم پیر سلپ ہوا وہ چلتے چلتے گری
ہاں
تو ان کی ہڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے
ہاں ہاں بل
تو پھر ان کو میں نے ڈاکٹر کے پاس میں لے کر گیا تو پھر ڈاک کر نے ڈائریکٹلی بول دیے مجھے کہ ان کو کینسر ہے ہڈیو ہوگا
ارے باپ پھر
مجھے تو ٹینشن ہو گیا بہت زیادہ تو میں بولیے آب کیا کریں گے پھر میں ڈاک ڈٹر کے پاس میں گئی بڑے سرجن تھے وہ میں ان کے پس میں گئی میں بولی ڈاکٹر صاحب ان کو کینسر نہیں ہو سکتا میں نے بولی تو بول کیوں تو میں نے بولی ان کی ہڈی اسی لیے بھی ٹورانت ٹوٹ گئی کیونکہ ان کی ہڈی کا زیاد تب موومنٹ نہیں تھا
ہاں ہ
تو میں نے بولی اسی کی وجہ سے ان کی وہ ہڈی فریکچر ہو گئی ہے میں نے بولی آپ اس کو کینسر وغیرہ کا مت میں نے بولی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرے وہ بول رہے تھے کہ جانچ ہوں گی پھر باہر بھیجیں گے ان کی رپورٹ اس کے بعد میں علاج شروع کریں گے تو میں نے بولا نہیں آپ یہ مت کریے آپ ڈائریکٹلی ان کے ہڈی کا علاج کریے جو پیر میں فریکچر ہوا جی میں نے ان کو بتایا تو میں نے بولی وہ زیادہ چلتے بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکت تا ہے میں نے بولی ہے اچانک پیر مڑا اور وہ ہڈی ٹوٹ گئی پھر بھی انا کہ جانچ تو کروائے تھے ہم لوگوں نے بعد میں لیکن پھر ان آپریشن ہوا اب تو الحمد للہ اب تو اچھے ہو گئی
الحمد للہ نا ہاں صحیح بات ہے مجھے ملے تھے ایک بار شادی میں لگ نہیں رہا تھا کہ ان کا فریکچر ہوا تھا
ہاں اب تو الحمد للہ بہت اچھی چلتی ہیں
ہاں ہاں دیکھا میں نے انہیں
ہاں
ہوں
ہوئی تھی کہ آپ کی ملاقات ان سے
ہاں شادی میں ہوئی تھی نا میں نے دیکھا ان کو سلام دعا ہوئی تھی ان سے لیکن ایسا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے کیوں کا فیکچر وغیرہ ہو گیا کر کے
نہیں وہ بھی نہیں بتاتے کسی کو بولتے کیا کسی کو پریشان کرنا اپنے بارے میں بتا کے ا بس اسے یہ نہیں بتاتا
ہ ہوں
اور سنائیے جی جی
اللہ کا شکر ہے پانی کا مزہ لے رہے ہیں
اچھا تو پھر کھائیں گے گرما گرم پکوڑے بنوا لیجیے پیاز کے
ہاں دیکھیں گے ابھی تو طبیعت خراب لگ رہی ہے پیر کی وجہ کچھ چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے
میں تو کھائیے گا اپنے بنوا کے گرم گرم پکوڑے اور اس کے ساتھ میں چائے مل جائے تو پھر کیا بات ہے
ہاں بہت
مزا ہی ڈبل ہو جائے
یہ ڈبل ہو جاتتے
جی
اتنی پیاری خوشبو چلتی ہے اگر کوئی بنا رہا تو آپ کو
پورا محلہ مہک جاتا ہے
ہاں بات تو صحیح ہے
جی
آپ نے صحیح کہا آپ نے
جی جی جی
ہاں اور سنائیے آپ
بس اچھے ابھی ادھر آئے ہوئے تھے ہم گھومنے کے لیے ہماری امی کے گھر
اچھا اچھا جی
ہاں تو وہاں پہ گھوم رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے موسم اچھا ہے ہریالی میں گھومنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے
ارے بہت بڑھیا بہت بڑھیا بڑھیا انجوائے کر رہے آپ
کہ گھومنے جاؤ انجوائے کرو اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے ایسے تو انسان گھومنے جاتا ہے تو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ برسات میں گھومنے نہیں آتا
بالکل صحیح کہا آپ نے چلیے جی مجھے کسی میں کال آ رہا ہے میں بھی آپ کو کال کرتی ہوں اللہ حافظ
جی جی جی ش جی ٹھیک ہے اللہ حافظ